ہلو
ہلو
السلام و علیکم
السلام و علیکم آپا خیریت سے ہیں سب گھر پریوار میں
سب خیریت ہے تو آپ بتائیے سب خیریت ہے
ہاں سب خیرت یہاں پہ کیا کہتے ہیں نکاح ہوا ہے تو اسی کی رسمیں چل رہی ہیں رواج ہوتا ہیں کچھ
ماشاء اللہ اچھی بات ہے یہ تو
ہوں بہت خوبصورت جوڑی بنایا بہت خوبصورت
اللہ پاک نے جوڑی سبھی کی بنائی ہوئی ہوتی ہے کسی کو مل جاتی ہے پہلے کسی کو کچھ ٹائم لگتا ہے ڈھونڈنے میں
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے میں وہ دیکھ رہی تھی آج مطلب کیا کہتے ہیں بچوں کے سامنے ذکر کر رہی تھی بٹ بچے ہیں تھوڑا سا جنک فوڈ کی طرف جیادے ہیں اور ہم سوچتے ہیں انہیں جو ہیلدی فوٹ کھلائیں جس سے ان کی صحت تندرست رہے یہ تندرست رہے پر آج کل جو ہے ان کا جک گاب جو ہوتا ہے وہ جو ہے جنک فوڈ کی طرف ہے
ہاں جی ہاں جی
تو آپ فرمائیے کہ جنک فوڈ جو ہے صحت کے لیے نقصان دایںک ہے نفع نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا
جی بالکل بالکل یہ لوگ تو کھا لیتے ہیں باقی کا جو تو ن کاا نقصان وہ گھر پہ آدمی بھوگتیں ہیں امی ابو وغیرہ
ایک کال کر رہا ہوں
تم کو بھاگنا پڑتا ہے
ہاں بس کیا کہتے ہیں یہی ہے نا کہ کیسے مطلب ان کو وہ کرے ہم سوچتے ہیں کہ گھر میں تیار کرے جائیں اور ہم تو کتنا بھی لذیذ کھانا بن ل لیکنن گت جنک فوڈ ہی
دس بس بس ان کو پیسے ملتے ہیں دس بچوں کو پیسے ہیں آپ نے دے دو پھر آپ پوھو متی بچے کہاں گئے اور پیسے کہاں گ
ہاں جی ہاں جی صحی بماری ن بالکل
اور بچوں کو لگایا ہوا ہوگا اپ نے اسکول ٹیوشن وغیرہ بھی نہیں
ابھی تو جو ہے ہم والد کے گھر آئے چھٹی منانے تو ابھی تو یہاں پہ جو ہے یہ اپنا
اموں کے بچے کے ساتھ شتانی کر رہے ہوں گے
ہاں اب جو وہ جو ہے یہاں پہ تو اور فاسٹ فوڈ کی طرف ہے ان کا
وہ تو ہے ہی نا وہاں پہ والی و ہے معاموں جان
فکت جا بات کر
بس ان کے ہاتھ پک رہیے اور چل رہیے فاسٹ فوڈ کھانے
ہاں جی ہاں جی تو ابھی کیا کہتے ہیں یہی کوشش تو یہی رہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں نہ کھائیں یہ جنک فوڈ سے دور رکھیں گھر میں ہی بناؤ ہم کتنا لذیذ کھانا بناتے ہیں کتنا جائقے دار کھانا بناات بٹ ان کو پھر بھی جنک فوڈ کی طرف ہے اپنے کیا کہ گھر کے کھانے میں تو میں لگیں گی فاسٹ فوڈ کی طرف ان کا
ہاں جی
ہم تو اتنا ہی تامل ہم تو یہی تعمیل دیتے ہیں کہ اپنی صحت کا دھیان رکھو اپنے آپ کو تندرست رکھ رکھو
بچے نہیں مانتے ہیں نا
جی
جت ااجنک فوڈ ہو گیا یہ برگر وغیرہ یہ اتنے خراب ہوتے ہیں نا صحت کے لیے صحت خراب کر دیتے ہیں
نا اپنا تو اس میں بھی جو ہے آئلی رہتا ہے سب کچھ
جی جی بٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گھر میں بناتے ہیں نا اس پہ ہمیں اپنا ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ کوئی کانچ چیز ہے بیچ میں اور وہ سباگیہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کیا پتا کب کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں م کا کام ہے دینا اور پیسے لینا
گھر کے سائڈ میں لکھا ہوا ہے
اچھا
مجلہ بڑی سندر ہے ہاں چلو آپ کو شور بھی آ رہا ہوگا ہاں
جولندندھر آئے گ
جڑے ماشاء اللہ بہت پیاری
ہاں جی ہاں جی الو سب کی جوڑی بنائی ہوئی ہوتی یہ مل جاتی ہے کئیوں کو کئیوں کو لیٹ ملتی ہیں سب ڈھونڈتے رہتے ہیں ہماری خانہ کی بھی شادی ہے وہ شاپنگ وغیرہ کرنی ہے ہم نے بلا رہی ہے کالہ شاپنگ کرنے کے لیے پر ٹائم نہیں لگ رہا جانے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کو بتا ہے سمے چاہیے وقت چاہیے اور دوست کا اتنا کہہ رہے کہ ہم باہر جا نہیں پا رہے اس وجہ سے
اور بتائیے آپ
بہت م ب شادی ہے ہمارے یہاں بھی خالک یہاں بٹ ابھی ہم نے شاپنگ نہیں کیا ہے شاپنگ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں روز جائیں بازار روز جائیں بازار پر دھوپ کا قہر اتنا ہے کہ بازار جانا ہی نہیں ہو رہا
ہاں موسم تو مزاج تو گرم نہیں ہو رہا ہے
جی جی اور اپ کو پتہ ہے گھر کا نکاح ہے تو شادی گھر کے نکاح میں کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے
جی صحیح فرما رہے ہیں آپ
یہ گھر کے نکاح سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے ہر رسم میں نئی ڈریس پہنی ہے جی آپ کو تو ایک کیا کہتے ہیں نکاح نکاح پڑنے کے ٹائم پہ آپ کوتا ہے اچھی ڈریس چاہیے ہوتی ہے
ہاں جی اپنے اب اللہ نے خوبصورت جوڑی بنا ہے نئ نویلی دلہن ارہی ہے
اللہ پاک خوش رکھے سب کو
ہاں مسلہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ
ہاں جی نہیں ہاں جی
مسئلہ یہ ہے کہ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی ان کے جلدی تھوڑی شادی کر لو
ہاں جی ہاں جی اپ کے سارے خالہ وہ سب کے بچے وغیرہ آئے ہوں بیٹھ کے اپ کی وغیرہ سارے ائے ہوں گے شادی میں
اور بتائیے بسم اللہ میں کیا بنائیں گے آج
آج ہم نے راجما بنایا ہے اور ساتھ میں چاول بنایا دم والے سارے بریانی بول رہے ہیں میں نے کہا بریانی کے لیے ٹائم نہیں ہے گرمی کے لیے بریانی کہاں کھائی جائے گی رات کو دیکھیں گے بنائیں گے بریانی
ہاں
اچھا آپ کے سارے ائے ہوں گے آپ یہاں سارے پھپو کے خالہ کے بچے سارے آئے ہوں گے
کنگنا ابھی تو کیا کہتے ہیں ہو گیا نہ کہا تو کنگنا ہو رہا ہے کنگنا اور فرمائیں آپ آپ بھی کیا کہتے ہیں مطلب آپ ان سے بھی کیا کہتے ہیں بچے جنگ فوڈ کی طرف فاسٹ فوڈ کی طرف بڑھتے ہیں
میری بہت چھوٹی ایک میری بیٹی ہے وہ بہت زیادہ جھنگ آ گا اس کو جنک فوڈ کی طرف اس کو روز شام کو اس کو اب اس کے ابو نے کہہ دیا کہ کیا کھانا ہے تو اس نے یہی فرمانا ہے کہ نہیں میں نے موموز کھانے ہیں میں نے برگر کھانا ہے
ہاں وہی ہے پھر ہم تو یہی تعمیل دیں گے کہ نہیں کھلانا چاہیے تھوڑا صحت تندرستی کا دھیان رکھنا چاہیے محض میں ہوتا ہے ہمارے بہت گرمی ہے ہمارے محض میں تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کیا جو ہے صحیح صیحت رہے تندرست رہے
ہاں جی صیحت اچھی رہے برقرار رہے صیحت
ٹائم سے اٹھے نماز وغیرہ پڑھیں اپنا کھانا وغیرہ بسم اللہ کر کے اپنا فری ہو جایں پر بچے مانتے نہیں ہیں بچے اپنے ٹائم سے اٹھ چھٹیاں ہیں اس لیے امی یاں بھی نہی اٹھاتی ہیں ان کی
ہاں اب اب آپ دیکھو جگہ جگہ کیا کہتے ہیں فاسٹ فوڈ کے فاسٹ فوڈ کے جو ہے اتنی جلدی شاپ چل جاتی ہیں اتنی جلدی کیا کہتے ہیں دکانداری چل جاتی ہے ہے نہ اور اتنے مشا بچے بچے ہوں بڑے ہوں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرف ان کا رہتا ہے
بہت زیادہ تو ذائقہ بھی اتنا ہی اتا ہے آپ گھر پہ جتنی مرضی سبزی بنا لو لزیز کچھ بھی تو آپ ریسیپی بنا لو کو ذایقہ کا موموز میں ہی آئے گا چاہے وہ خراب ہو
ہاں جی صحی فرما رہی ہیں آپ
ہاں جی یہ برگر وغیرہ کھا کے بہت
بس یہی ہے تھوڑا کیا کہتے ہیں اس چیز کے ساتھ نہ صیحت کو تندرست رکھنے والی چیزیں بھی کھلانی چاہیے
اور بچے نہیں مانتے ہیں نہ بچے تو اپنی ہی کرتے کیا
اور اور فرمائیے آپا کا کیا ہے آپ کا کیا چل رہا ہے میں
پھر تو کچھ بھی نہیں ہے بس خالا کے یہاں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی ان کہ ہم ایک بار بھی نہیں گئے ہیں وہ روز فرماتی ہے فون کر کے آ بھی آپ کو آنے کی کوئی تکلف نہیں لینی ہے آپ گھر پر ہی رہے
واہ ماشاء اللہ اپ کریں گے
جی جی وہ اس طرح سے بولتی ہیں اب جائیں گے خالا کے ایک دو دن کے لیے جائیں گے
چلیے رشتتے داروں سے ان میں ہمارے ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہے نا
ہاں جی ہاں جی اور بتائیے آپ
بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے
میں بھی اچھا لگا آپ سے بات چیت کر د
آپ کیا کہتے ہیں خیریت سے رہیے باقی اللہ رحم کرے
ہاں جی ہاں ج برف گرمی کے گرمی کے قر سے آپ بھی دور رہے گا
خدا حافظ اپا
خدا حافظ